ہلو
ہلو وعلیکم السلام کیا حال ہے شاعرہ اب صحت ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے خیریت ہیں
ہاں
خیریت ہے
ہاں خیریت ہے آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا
کیا کر رہے ہو ابھی
میں چائے پی رہی ہوں میں نہی ابھی تھی عا ئشہ اب سوگئی تو میں سوچااب میں چائے پیوں گی
ابھی آئی آپ کی ماما
ہاں وہ آ گئیں وہ ابھی گندھ لا رہی ہے باہر سے
اچھا ٹھیک
ہوں
آپ پی چاۓ
پی جائی نا
اں
پی رہی ہوں
اچھا
اور کب جا رہے ہو بابو کو لینے
ابھی جا ا بھی کالے کو اٹھاؤں گی تو فر چلی جاؤں گی
ہاں نہ اس کے لیے دہی بھی لانی ہے مجھے وہ نہیں کھائے گی بپا
وہ دہی کےساتھ کھاتے ہیں
اس کو ہونا چاہیے دہی ساتھ
کچھ نہ کچھ کھانا چاہے بچہ
ہوں
اور
اور سناو ٹمری سو گئی
ہوں ہوں سو گئی
اور کیا کر رہے ہو ابھی چاۓ ابھی صبح کی چائے اب لے
ہاں اللہ کی قسم اسی کے ساتھ تھی نا ابھی تک
کیا کر بچے والا کیا کرے گا بہن
اور کیا
چلو انھیں کو اللہ تعالی سلامت رکھے تو یہ کچھ ٹائم ہوتا ہے
ہاں اور کیا اگر یہ ٹھیک ہے پوری دنیا ٹھیک ہے
اور کیا وہ بات تو صحیح ہے
عرفان نے فر سے ایک کال مجھے ضائع کیا
اں ں
اللہ کی قسم
کیوں
اس کو میں نے بولا آواز نہیں آ رہی تھی میں نے بولا اس کو فون رکھو ایسے ہی آپ بات کرو میں بھی کرتی ہوں اس نے فون ہی کا ٹا
پھر کتنے منٹس کی تھی بات
خبر دو تین منٹ
ہائے ہ ہ ہے
کوئی بات نہیں ابھی ہوتا رہتا ہے اور
اور چائے کے ساتھ کیا کھا رہی ہو
میں رو روٹی کھاتی ہوں چوٹ جیب چوٹ کھا رہی ہو مما اور
اور کیا بنایا تھا سالن
ہم نے سالن کیا بنایا رجما دال
ہاں آپ نے بولا تھا مجھے کل کہ انسان کو بھولنے کی عادت ہے نا
ہاں اور کیا بھروسہ ہی دیے نی بس آپ سناو
آپ کی مما آئی مٹر اور گنڈ لے کر
ہاں اور اس نے مجھے وہ لائی گارڑ نا بند گارڑ ہے نا وہی جو نا بند بند بند ہو تے ہے نا باند ہے باند مجھے وہ پسند ہے
اور مٹر سے گنڈ
ہاں گنڈا گنڈا لائے پتا نہیں کس میں ڈالنے ہوں گے ہاں بس ٹھیک آپ سنائیں
میں ٹھیک ہوں آپ سناؤ
بس آپ نے چائے پی
ہاں میں نے صبح پی تھی چائے میں نے تھوڑا سا کتیھی ہم نے بنایا ساگ
اچھا کیا اچھا کہ ہم نے بھی گنڈ چٹن بنائ تھی کل اور کیا میں نے پرسوں آلو بنائے ان کو تھوڑا رس ڈالا پھر کھاۓ اسی کے ساتھ کھانا
آپ اچھے باتیں بنو
ہاں پھر میں کھانا کھایا کل دوپہر میں اور پرسوں شام کو اب آج بھی ہمیں راجما ہی رہے گی تو میں آج بھی ویسا ہی کروں گی
تو پھر کیا پکاتے ہو چکن یا مٹن
ہم پکاتے ہیں اس ٹائم میٹ اور چکن پکاتے ہیں وہ کھاتا ہی نہیں ہے میٹ
لیکن کرنا
ہاں کرنا وہ وہ سوچ بدل حساب کا ہے وہ وہ کھانا چاہے میٹ کا وہ ایک جو نا ایسے ہاتھ سے کٹ کرے گا انسان نا ایسے انگلیوں سے وہ بھی ہارڈ والا چارب وارب وہ اس کو الٹی آئے گی اس سے چکن میں کھائے گا ایک دن آب اس کو ماما ڈالتی ہے لیگ پیس وہ بولتا ہے ماما کو میں نہیں کھاؤں گی ماما بولتی اب آ کے بھی کھاتا ہے یہی آ بکھا پھر وہ لیگ کھاتا ہے آج کل ہم با کہتے تھے ا چیسٹ پیس میں بھی کھاتی ہوں نا وہی چیسٹ پیس اور ناٹن تو میں زیادہ کھاتی ہوں ہم پکا تے تھے نا گھر میں میٹ وہی لاتا شاپ سے آ کے لاتا تھا وہ میٹ پھر بولتے تھے اس کو پکا ہم آدھا آدھا پیز کھاتے تھے پھر وہ رہتا تھا ایسے ہی پھر وہ اس کو میں کل بولتی تھی اب یہ کھا بولتا نہیں اب یہ کہاں کھائیں گے دے دو یہ اس کو کو نا اس کی ممی کو بول تم کیوں پھر لاتے ہو یہ ہاں اس کو بات نہیں آتی تھی وہ اس کو زیادہ پسند پسند ہے مٹر اور گنڈ مٹر اور اور آلو مٹر اور مٹ تر ہونا ہی ہونا چاہے اس کو اس کو بہت پسند ہے مٹر ہاں وہ مما بھی پکاتی ہے نا اس کو جب وہ آتا ہے مٹر اور گنڈ اور کاکر کبھی پکاتا ہے مٹر اور میٹ
تمری کتنے بجے اٹھی تھی جو ابھی سو گئی
ٹمری اٹھ گئی گیارہ بجے ہاں یہ سود یہ سود اس کا ٹائم ہے اصل میں اچھے سے یہ خود جب اٹھتی ہے نا پونے بعد یہ خود جب اٹھے گی یہ پھر اریٹیٹ نہیں رہتی ماما دھو رہی تھی آنگن وہ کھرکھر ہوتا ہے نا یہ اس وجہ سے اٹھ گئی بچاری پھر میں نے اس کو ٹھوس ٹھوس کے دے دی پھر اب سو گئی پھر سے
اچھا کیا تھوڑا سا انسان خود بھی پھر آرام کرتا ہے
ہوں آج کیا آرام کرے گا مکھیاں اتنی ہے میں اس کو میں نا تکیا سے ہوا کرتی ہوں
کیوں لائٹ نہیں ہے
ہاں فین بھی ڈالا ہے اس کو زکام بند ہے ایسے ہوتا ہے کرد کرد ناشتے میں
ہاں موسم ہو گیا نا تھوڑا چینج
ہوں
اسی واسطے
تبھی میں نے لو اسپیڈ پہ ہی رکھا فین تھری بار رکھا ہوں ہاں میری جان بس دعا آ
اور سناؤ
بس
کیا ری
بس پی رہی ہوں نا چائے پیالہ پیالہ
دامیں دامیں
دامیں دامیں کوئی بول رہا تھا نا دامیں دامیں
میں بولتی ہوں نا بیٹی کو واٹر دامے دامے پیو
دامیں دامیں
مجھے وہ آنٹی کو بولنا مجھے سٹ دینا
ٹھیک ہے مجھے بھی اس کی یاد آ گے سٹ کو
یہ کس کے ساتھ بات کر رہے بول خاں
آنٹی کے ساتھ ہوں ہوں اس کو بھی اچھے سےچنوں گی نا میں فور او ٹی پی ہوں
وہ پتا ہے آپ کام کرتی ہو
نہ نہ نہ نہ وہ خوشبو ہے نا جو جس کو راج باغ میں ہو گئی کیا ایکسیڈنٹ
ہاں
وہ مجھے ابھی اتنا بلا رہی تھی کہاں شاعرہ دیدی شاعرہ دیدی میں تب عرفان سے بات کرتی میں نے سوچا اگر میں ہو کروں گی نا یہ ادھر ہی آئیں گے ہمارا کال ایسا ہی رہے گا اوپر سے عرفان نے بولا میری اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ میں نے بولا میں اٹھا رہی ہوں نا میں بھی کر رہی ہوں آپ مت کاٹا کرو وہ بات مت آتی وہ کرتا ہے میں نے بولی یہ مت کرو تم ہمم میں نہیں میں ہی کر رہی تھی اس نے بولا آپ ہی کرو میں پھر کی ایک کال ضایع میں نے بولا کوئی بات نہیں ہے بولو تم بات ہی نہیں کر رہی تھی میں نے فون ہی کٹا میں نے بولہ نہیں تمہیں ایسے ہی رکھنا تھا ہاں ہاں بڑھیا آپ سناو کچھ تنگ آے اللہ کی قسم
اور کیا جاتے اپنے اپنے گھروں میں
اور کیا میں سوچ رہی تھی میں تھوڑا سا جاؤں مارکیٹ مجھے تھوڑا سا سامان لینا تھا کتی نہیں ہے مجھے تھوڑا سا بجمسر تک جانا تھا مجھے تھوڑا خود کے لے لانا تھا جی جی
تو جانا تھا ابھی موسم بھی اچھا تھا سیدا فرمائ چلوں ٹک ٹک کے پاس وہ چھوڑے گا بھی نہیں ابھی ابھی میری بیٹی آئے گی نا اگر آپ نے بولا ہوتا گیارہ بجے
ہاے ہاے ٹھیک ہے پھر کل جائیں گے آؤ گی کل پکا
لیکن گیارہ ساڑھے گیارہ
ہاں وہی نا مجھے بھی ٹمری تب سوئی ہوتی ہے پھر اس کو ماما خود دے گی چائے بائے اس نے پو کیا صبح کیا میں نے پورا صاف اس کو
ہاں
پھر واش کیا ہیڈ منہ ہینڈ وینڈ سارے پھر سو گئی بچاری اور بتاو
اور پیچھے آیا
باقی سب ٹھیک
لنچ کے ٹائم آپ چائے پیتی ہو اپ بھی بڑی عجیب ہو
کیا آب کیا کروں اللہ کےقسم میں اس سے بھی لیٹ پیتی ہوں کبھی کبھار
چلو اللہ حافظ کرو آب آپ عرفان کے ساتھ
بچے کے ساتھ بھی رہنا کیا کریں گے
میں نے بولا چلو اللہ حافظ کر لو آپ بات عرفان کے ساتھ بات
اوکے اللہ حافظ